ہاں اچھا سپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا
گھر پہ سب ٹھیک
شکر اللہ
اور سنا
پستق
اور کیا کر رہے ہو
ج کیا بول رہی ہے؟
پتا نہیں کچھ بول رہے ہیں میں کروں گا میں کروں گا پتا نہیں کیا کرنا ہے اس کو اس نے پریشان کیا مجھے
اس کو کرنے دو نب کیا بولتی ہے کرنے کو
اچھا اٹھو اچھا اٹھو اور سناؤ
بس ٹھیک اچھے سر آپ کو آپ م جی یہ بتاؤ آپ کہاں گئی تھی آج ساسما کے ساتھ
ارے کیا بتاؤں بتا ہے مجھے کیا ہو گیا آج ک سم سے مطلب مجھے اتنا سر درد ہوا نا گھر کا سارا کام ایسے ہی تھا صبح مجھے نکلنا پڑا اب کیا بولتی اس کو کو بھی مجھے باپ نے پہلے یہ بولا اس کو کچھ نہیں بولنا
اب چلی ہی جانا
اس نے بولا آنا تو اب جانا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں جاؤں گی
ہاں لیکن آپ کو پھر سثناا جی نے تھوڑی ہیلپ کی تھی
ارے نہیں کہا میں نے اس کو خالی کپڑے دی جو میں نے صبح ہی دھو کے رکھے تھے نا میں نے جمیں گ ہی پہ تھی میں نے اس کو وہی کپڑے دیے
اچھا ٹھیک
میں نے اس کو وہی کپڑے دیے بولا یہ باہر ڈال کے آپ پھر لیکن پھر بھی شکر ہے اللہ کا چلو چھوڑو جو ہوتا ہے نا اچھے کے لیے ہوتا ہے پھر بھی میری چھوٹی والی پہن جوو ہے نا
ہاں
اس نے سارا کام کیا تھا جب میں آئی واپس
اچھا ٹھیک
جھوٹ کیوں بولو مطلب جو ہے وہ سچ ہے
ہاں مجھے میری مما نے بولا
ایسے ہی کیوں بولے گا کوئی مطلب کسی کا اس نے سارا کام کیا تھا ہاں پھر وہاں سے آ کے میں نے نظر دی اوپر سے نیچے تک میں کچھ کچ رہا تھا مطلب کچھ تھوڑا تھوڑا
اب چھوٹ کیا کرےی
لیکن پھر بھی مطلب مطلب کچھ ایک تو کچھ نہیں کرنا
ہاں پھر اوپر سے اب سارا کرن تو
دوسرا پھر سارک کرنا اس نے کھانا بھی بنایا تھا
دیکھا
لیکن اس نے اچھا کیا کیونکہ میں نے اس کو کل بھی بولا کہ اگر پھر وہاں جا کے جب شفٹ کریں گے
ہاں
وہاں جا کے اس دوستی والی بہن کی حالت ایسی ہوگی آپ لوگ کیا کرو گے اچ
جی
مطلب محمت محمت ہوں گ ہمیشہ کیونکہ مجےبھی سال والے بول رہے ہیں کہ کہ گ راجا
ہاں اور کیا اچھا کیا اس نے
اس کو میں نے پھر کہاں سے سمجھایا میں نے اس کو بولا
اچھاچ پکچھی
اس کو میں نے بولا پھر مطلب وہاں جا کے اگر ایسا ہوا پھر کیا آپ کرو گے اس نے کہا کریں گے تھوڑا تھوڑا
اچھا ٹھیک
لیکن اس نے آج اچھا کیا اس نے اچھا کیا تھا سارا کام پاتات اس نے کبھی نہیں دھویا ہے آ جس نے پاس بھی دھویا ہلو
مجھے اچھا لگا یہ سن کے میں نے سنا ن ماما نے بولا تو میں نے سنا میں نے ایک اگر دیکھے تو ایک سائڈ سے مجھے برا بھی لگا کیونکہ اگر اس کی ماما ہو ت تو وہو ایسے کا نہیں کرنی تت
لیکن وہ بات بھی غلط ہے
ہاں غلط ہے میں مانتی ہوں آپ کی بات یہ غلط ہے جو میں یہ بات ہی
چھوڑو مطلب اس نے تو حساب د دے دیا اپنے باتوں کا ہم نے ہم ابھی یہی ہے اسی جھوٹ کی دنیا میں لیکن اصل میں بات دیکھو مطلب ابھی اگر اس نے تب سیکھا ہو تو نا اس کے ٹائم پہ ابھی بہت ہیلپ ہوتی اس والی بہن کی بھی وہ تو چلی گئی اب آخر میں یہ رہ گیا یہاں
یہی بات بھی ہے نا اچھا ہے اچھا کیا
مطلب اس کو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس والی بہن پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے
ہوں
وہ تو کبھی چلو مطلب چلو مطلب دیکھو کہیں بھی جانا ہوتا ہے ہاسپٹل ڈاکٹر اس دن انسان مطلب ایک دن پہلے ہی کام کر کے رکھتا ہے لیکن اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو کب ہوتا ہے یہ مسئلہ کب نہیں ہوتا
یہی تو میں کہتی ہوں نا یہ اچھی عادت ہے بچوں کو عادت ہونی چاہیے گھر کا یہ اچھی عادت ہے کیونکہ
پڑا
ہاں ہم نے کیوں نہیں پڑھا ہم نے بھی تو پاڑھا
لیکن ہم نے کام بھی کیے
ہاں ابھی نا یہ مطلب یہ اس لیے برا لگتا ہے اس کا مطلب اندر سے فیل ہوتا ہے یہ چھوٹی ایج بیز کی
ہاں لیکن ہم ہم نے تو اس کی چھوٹی ایج میں کام کرنا سیکھا تو پھر یہ کون سا مسئلہ ہے
یاد ہے ہمیں
نہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اچھا کیا اس نے میں خوش ہوئی اللہ کی قسم وہاں سے آ کے میں نے پھر کچن کی صفائی ہچ میں نے پھر کچن کی میں نے پھر کچن کی صفائی کی ہاں کیا
میں نے بولا پھر کچھ کھانے کے لیئے اسٹولانا تھا
ارے مجھے سر میں میں نے سوچا تھا میں نے سوچا تھا کہ آج میں لاؤں گی ان کے لیے کچھ لیکن مجھے سر میں اتنا زیادہ درد تھا نا میں نے وہاں سے آ کے خالی کچن دھویا ان کو کھانا کھا نا دے دیا مجھے اچھا لگتا ہے مطلب روز روز کرتے ہیں نا اپنے حساب سے صبح پہنچ ا وغیرہ آج مت ہو گیا تو میں نے وہاں سے آ کے کیا پھر میں نے کام کیا پھر میں نے وہ کچن کا کام کیا پھر تب میری یہ بوا بھی آئی تھی اس نے تو دیکھا
ہاں ہاں ہاں
ہاں تو پھر کیا ہو گیا پھر میں نے اس کو بولا یہ پھر میں سو گئی ان کو میں نے چائے وغیرہ کیٹل میں رکھ کے دی خود میں سوگ گئی
اچھا کیا اچھا کیا
پھر یہ بھی آئے تھے میرے پاس ہی میری بیٹی بھی میری چھوٹی والی بہن بھی آئی تھی میرے پاس وہ بھی سو گئے تھے وہی پہ مینے کہاں چلو اچھا ہی ہے یہ بھی یہی پہ ہے
بہت اچھا کیا کیونکہ ریسٹ بھی ضروری ہے
لیکن پھر بھی میں سوئی بھی مجھے تبھی پھر سر درد کو فرق نہیں تھی
ہاں اچھ اچھی بات کی آپ نے اپ کیا ہی کر سکتے تھے
اب مجھے تھوڑی سی فرق ہے
ہاں اچھا کیا ابھی وہ دوائی دی اس کو جو یہاں سے لی
ہاں ہاں اس کو دے دی تب ہی جب میں میں نے وہاں سے لائے اس کو دے دی
یہ ایسے ہی مجھے یاد آیا تھا یہ بات ایک میں نے سوچا تھا اگر آ کل آپ کو ٹائم ہوگا تو میرے ساتھ آنا مجھے نہ کچھ گولڈ کا لینا تھا وہ تنشک ہے نا اسی کے پاس گے
اچھا لینا کیا ہے
ارے مجھے ٹاپس لینا تھا ایئر رنگ لینی تھی اپنے لیے
وہ کیا مطلب وہ کیا مطلب اس سے مہنگی ہوتی تی ہے اس گولڈ سے یہ کیا اس سے کم ہی ہوتی ہے
وہ مہنگی ہوتی ہے
اس سے مہنگی
ہاں
پھر آپ کو وہ والی کیوں لینی ہے مجبوری کیا ہے اس چیز کی
ارے ایسے ہی دل کیا تو
چلو کوئی بات نہیں ساتھ آنا ہے میں آؤں گی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے
لیکن آپ بھی مشورہ دو وہی لاؤ یا کچھ اور لاؤں کیونکہ اگر ہم آپس میں مشورہ نہیں دیں گے تو کون آئے گا مشورہ دینے؟
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے
بہنیں ہیں آپس میں
نہیں کون
آپ کو کیا لگتا ہے اچھا کیا کرو سیدھے نارمل سونا لاؤ یا تانش کے پس گولڈن کے ایئررنگ لوں
میں آتی ہوں ساتھ مجھے بلانا کتنے بجے جانا ہے
کل چار بجے جائیں گے
تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تو گھر میں ہی ہوتی ہوں میں کون سا بزنس کرتی ہوں اب مجھے دیر ہوگی
ہاں یہ بات بھی ہے نا اچھا آپ یاد سے آ جانا مجھے کل
چلو ٹھیک ہے کوئی بات ہم نے آج بنایا تھا دال
اور
گوشت تو ہے ہی ہے اور پالک
اس گوشت نے اب تنگ کیا اب تو کھایا ہی نہیں جاتا
پھر نہیں جاتا ہے
نہ
پہلے پہلے تو ہوتا ہے اس کا آپ سن رہی ہو چچا
ہاں یہ کہاں سے سے ائے ہیں
یہ ہے نا ہم نے لاائے ہے نا گھر میں
ہاں تو یہ وہی ہے میں نہیں مجھے لگ ہاں میں ابھی بھی سن رہی ہوں
وہی نا ہم نے لائے ہیں نا گھر میں یہ
گناہ تو نہیں ہے نا یہ لانا
ہم نے لائے ہیں لال گوشت
اچھا اللہ عب
ہاں یہ ارے میری بیٹی کے لیے سب کچھ جو بھی ہوتا ہے نا اسی کے لیے یہ ماموں وغیرہ لاتے ہیں
اچھا کرتے اب یہ ہے نا لارڈلی چلو انشاء اللہ کل میں دیکھنے آتا ہ جوں کیسے ہے اللہ آفرظ
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ